ہلو
ہاں جی
کون
وعلیکم السلام کو فرمائیے
اور کیسا مزاج ہے آپ کا
بڑھیا بڑھیا اور سب بڑھیاپ بتائیے
جی جی سب بڑ ڑ بس میں نے بھی میں نے سوچے اتنے دنوں سے آپ سے گفتگو نہیں ہوئی سوچا آج تھوڑی گفتگو کر لو اپنی گڑیا سے تھوڑی فارغ تھی نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھیا کیا بہت اچھا کیا آپ
جی جی اسے اب بھی انہیں لا دلا کر آئی ہوں میں نے سوچا چلو آپ سے گفتگو کر لوں تو بچے نا آج کل بڑا پریشان کرتے نا اس لیے میں نے بڑا ان سے نا اتنا مشور شوف فرتی ہوت ن شوف رہتی پارے گا مسا بالکل بالکل تھوڑا سا وقت ملتا ہے فارغ ہونے کا
بالکل بالکل چھوٹا بچہ ا ہے نا آپ کا تو آپ کو روف رکھتا ہے وہ
جی جی جی اور آپ کے کیا کر رہے تھے
بس کچھ نہیں میں کل ہم کہیں گئے تھے تو اس کے کپڑے کپڑے سارے پڑے ہوئے تھے ان کو طے لگا رہی تھی سیٹنگ کر رہی تھی اپنی الماری کی
اچھا اچھا آپ سے یا آپ سے یہ بات سن کرنا مجھے بھی یاد آیا ہے میں نے بھی اپنی الماری سیٹ کرنی ہے ابھی میں اپنے مائک اپنے ابو کے گھر گئی تھی نا جی جی جی ہ وہاں سے آئی ہوں تب سے ان کی نہ اتنی گندی انہوں نے اپنی الماری کی ہوئی ہے اتنی گندی کی ہوئی ہے نا کیا بتاؤ اب دیکھ دیکھ کہنا مجھے گبراہٹ ہو ہے ابھی کل پرسوں وقت اتنی ملا صاف کرنے کا ابھی جب وقت ملتا ہے تب میں بھول جات یہا باپ سے سنا
نہیں ان چیزوں میں بھی بہت بڑا وقت جایا جاتا ہے ان چیزوں بہت وقص آیاتا ہے میں تو کر ہی نہیں پاتی میں تو بڑا بہت کم کرتی ہوں بہت کمس کہتے ہیں بچوں کے تو میں کر نہیں سچ بتاؤں تو نہ بیٹے گ نہ بیٹھے گی کیونکہ اس سے ڈیلی کا کام ہے اس نے کو چیز نکالنی ہے سارے کپڑے کڑے باہر ٹھیک ہے پھر میں اندر رکھوں گی پھر اس نے ایک دن میں تین بار تو کپڑے باہر نکلتے کیا تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ باہر نکلتے ہیں کپڑے ایک دن میں الماری میں سے ایک کپڑا نکالنا ہے سارے باہر پھر پھر کہتے مماپ امی آپ کا کیا مسلہ ہے میں رکھ دوں گا نا میں کہ رکھ تو دے گا پر کپڑے طے تو نہیں ہوتے ن طے ہوئے کپڑے خراب کر دیتا ہے بالکل پھر میں کو بڑا غصہ چلتا ہے میں کرتی نہیں سا میں نہ اس کی کرتی ہوں نہ سجا دی نہ سجا دی گی میں بس اپنے شوہر جی کی اور اپنے گھر بس
میں نے تو اپنی شہزادی کی تو الگ ہی رکھی ہوئی ہے اس کی تو صاف رکھتی ہوں میں کیونکہ اس کے ابو یہ چھیڑیں گے نہیں
ہاں وہ بٹن آپس کر ڈا رہے
کا گیٹ کا دروازہ بھی تھوڑا سوپر ہے لمبیرا کا تو اس کے کھلتی نہیں تب تک جب تک اسے ہاتھ نہیں جاتا نا اس کا تب تک تو میں فارغ ہوں جب اس کا بھی ہاتھ لگ جائے گا نا تو پھر دیکھنا اس کا بھی میرا بھی آپ کے جیسا حال کوئی کم
ہاں پہل تو اپنے بچوں کو میں خود کپڑے نکال کر دیتے تھی یہ چلو یہ ڈالو تو پھر کبھی ہفتے میں ایک دفعہ خراب ہو جاتی تھی پھر میں کر لیتی تھی صحیح آپ تو ایک دن میں تین دفعہ تین تین بار کپڑے باہر سارے کے سارے باہر میں بھی انی رس میں بھی سارے اٹھا کے رسیی ہاں میں بھی نہیں کرتی میں
ابھی میں کل اپنے شور کو بول کر ہٹی ہوں میں کیا میں تھوڑے دن کے لیے مائکے کیا چلی گئی آپ سے صرف اپنے کپڑے ہی سنبھالنے تھے کوئی اور تھوڑے کپڑے سنبھالنے تھے تھ ایک سیدھا اٹھا ایک جگہ سے اٹھاائے آواز پر دوارا رکھ دو اگر امی کپڑے لگا کر آپ کو دے رہی ہے وہ بھی رکھ رہی ہے تو سیھے رکھ کوئی اٹی کوئی سٹ دگنی ایک کوئی کچھ نہیں ہے ابھی اتنا گند مچا رک ہے نا میں کیا بتاؤں مجھے تو نا دیکھ دیکھ کے نا گھبراہٹ ہوتی ہے ان سب دیکھ کے نا خل جی جی پتا نہیں کب بچوں کو تو کیا کہہ سکتے اب ان کو ابو کو کون سمجھائے
ہاں یہ بند کو نہیں ہوتا انی سمجھ نہیں ہے ہم نے ہم کما رہے ہیں بس یہی بہت ہے ہمار واق تمہارا کام
صحیح بات ہے ابھی کہہ رہے تو کس کے لیے ہے
ہاں بس اسی چیز کی لائف آپ میں ال ہماری صاف کر ہ ہاں سی فرمایا آج ہم نے رات م چول بنایا جی
ارے واؤ ارے میرے بڑے فیورٹ
ہ بہر میں چاول کسی نہیں پسند
ابھی دیکھو ہم نے ناشتے میں بنائے تھے پوئے
اچھا اچھا
میری بیٹی نہا کے آئی ہے اس کو بالکل تیار کیا جیسے سنی سندر سےف فوک ڈال ہے اس کے بال بنائے ہیں پھر بھی دیکھو میں نے اس کو کھانے میں پوئے دیے اس نے سارے بیڈ کھلارتی ہے
ہاں برا حال ہے بھائی آپ حیران ہے میری بیٹی چاند پانچ سال کی ہے یہ اگرل سے پانچ سال کی ہو جائے گی یہ مہارانی اب اٹھی ہے
اوررے کتنے کتنا اچھا ہے نا لیٹ اٹھی ہے مجھ سے پوچھناا جس کا بچہ جلدی اٹھ جاتا ہے
کیا کیکہ یہ دوپہر کو نہیں سوئے گی نہیں نہیں تو یہ میری بیٹی چای گھنٹے دوپہر کو سوتی ہے تین تین گھنٹےٹتی ہی نہیں تو آب نے آب نے آبنی سوئیی ابنی
کتنے فارغ رہتے ہو نا پھر چار
بس پھر میں اپنا تھوڑا دھیان رکھ لیتی ہوں اپنا ورک آؤٹ کر لیتی ہوں
جی جی صحیح بات ہے ابھی جی جی جی ا میری بیٹی دیکھو ابھی صبح سے اٹھ کٹھی ہوئی ہے دوپہر کو اب یہ سوئے گی سھے بارہ ایک بجے کو نیند آنی شروع ہو جائے گی اب یہ پھر اٹھے گی ساڑھے تین بجے جب میں کچن سے فارغگ ہوں گی تب یہ فری ہوتا جائے وہ ہوگی تب ج اٹھ جائے گی اب دیکھو پھر میرے لیٹنے کا کو ٹم وقت نہیں ملتا مجھے اتنا تنگ کرتی ہے نا آس میں نے اس کبو کو کہہ دیا میں کہ جتنا مرجی ہوئے مگر میں اس کو تین بجے سے پہلے نہیں سناؤں گی
ہاں یہی یہی یہی یہی یہی یہی جو چیز ہے نا یہی کیایا کرو بالکل بالکل بالکل ہے بھی ڈالو ابھی سے ابھی سے ہے بھی ڈالو اس کو میرا تو یہی تھا میرے سات یہی س لک ہوتا تھا میں گیارہ بجے سلانا تو پیر کے سونا نہیں میں کہ ت جاگتی رہ جاگتی رہ جیسے مرضی کھینچ وقت کو میری میری امی بولتی رہتی سلاد سلاد میں نہ بھائی کھینچنے دو وقت کو اور کھینچنے دو تین ساڑھے تین بستے تھ سات ہی سوچا رہ سات جا تھا
جی جی جی چاہ نا تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا آدھے گھنٹے کے لیے بھی اچا اچھے سے لیٹنے کو مل جائے نا اب بھی ہمیں نہ تھکاوٹ نہیں ہوتی
بالکل بالکل آدھے گھٹے کی نیند بہت ہوتی میری میں تودھے گھنٹے میں ای فریش ہو جاتی ہوں بس کیا بتاؤں گا میں سوتی ہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوں بس میں زیاد س تین آدھا گھنٹہ کس س ہوکتی بس میں
جی جی آدا پونا گھنٹے کی اگر نیند ہو جو نا تبھی مائنڈ نا بالکل فریش ہو جاتا ہے بچ بت اچھے سونے دے اب جب میں سونے وقت کا سونے لگتی ہ تو میری بیٹی اڑ جاتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ جب سے اپنے
حی بات اچھا جی چلو پہلے آپ کی امی جا آپ سنبھال لیتے تھے
جی جی جی وہ تو میں تو آرام سے سو جاتی تھی اور میری امی دیکھتی تھی وہ بھی ر اسکول سے آتے تھے پھر اس کو دیکھتے تھے یہ ان کو بھی پورا تنگ کر
جی جی جی اور راجما چاول بنا ے اپنے
ہاں جی بس بیٹے نے کر لی ہے بیٹی ہے آپ بھی اٹھی ہے اب اس کو دودھ دیتی ہوں پز کرا لو سج بچے ی اٹھاؤ اس کے پھر روٹی کھانے کا وقت ہو جائے گا میری بیٹی جان تھا بس اس کو کھانا دی دوںی
ہو یہ وقت بالکل صحیح ہے آپ کی بیٹی کی اٹھ جاتی ہے کاش میں بھی اپنے سوچتی ہوں میری بیٹی بھی ایسے لیٹ اٹھے ت میرا کتنا وہ ہو جائے گا کام ہو جائے گا
نہیں ہو جائے گا پٹ جائے گا فر تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے نا پھر ہو جائے گی ٹھیک وقت لگ
پت یہ صبح میں چائے بنانے کے گئی ہوئی تھی کبھی تو میرے ساتھ ہی سات ساڑھے سات بجے اٹھ جاتی ہے کبھی کب کبھی کب اب ابھی آ آج میں نہا کر آٹھ بجے تک باہر آ گئی تھی اب پونے آٹھ بجے تک ہم
اچھا
سے اٹھ کر بیٹھھی ہوئے
ہاں
اتنی جلدی اٹھنے کو کیا ہے تجھے
بس یہ اتنا چھوٹا بچہ کہتا ہے ماں سوئے رہے میرے ساتھ اپنا ماں سو ہی رہے کت چھوٹے بچے کو جی رہےتے
صبحاھے نو بجے پہنچنا ت ا تبجے مہارانی نو بجے اٹھی ہے نو بجے اٹھی بھی نہیں اٹھایا اس کو جب کئی جانا ہو تب اٹتے نہیں ہے جب کہتے سوتے رہے سوتے رہے تب اٹ جاتے ہیں جی جی جی بس ان میں سارا وقت جضائیا ہو جاتا ہے ہمارا تو
ہاں وہ تو ہے بچوں بچے والے تبھی تو لوگ طرح سےھاتے ہیں بچوں والے کیوں پت نہیں ہی ہے ار بچاری تو بازی بچے والی ہے بائی چھوڑ
سبھی طرس کھا جاتے ہیں یہ ترس سبھی ترس کھا جاتے ا مگر ہمارے شور نہیں کاتے نہ ہم
اچھا وہ کہتے ت ہم پہ وہ کہتے ہم پہ اس طرح سے ہاتی ج ہم کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھو نا میرے میرے پتی میرے شوہر جی کو دیکھو دس بجے گھر آتے ہیں پہلے فیکٹری س آپ ہیںحساس ساھے چھ ساتجے ٹھیک ستا گردوارے چل جاتی ہے گردوارے مسجد جام ہی جانا ان کو وہاں چلے جاتے ہیں اس کے بعد دس بجے آتے ہیں آرام سے ٹھیک کہ میں پٹ چڑھ لگی ہوئی ہوں کچن میں گھسی ہوئی ہوں سات بجے گ پورے ساڑھے نو بجے تک میں کچن میں رہتی ہوں
آپ کے تو چلو اللہ کے دربار پر جاتے ہیں میرے توو ہی اپنے اروں دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں مجھے کتنا غصہ چڑھتے ہیں
یہاں پہ کیا بنتی ہوگی میں
ابھی میں روز روز بولتی ہوں روز بولتی ہوں کل تو کل پھر نکلنے لگے تھے تو کل گھر پر کوئی نہیں تھا کل بھی نکلنے لگے
ہاں سمجھ سمجھ ہونی چاہیے ان کو وہاں پ آپ کا جیسے آپ نے بتایا تو کا ایک ایک وقت ایک ایک وقت بہت کرتی ہے جی بالکل اکیلے نہیں رہنا
جی جی جی
ہ کلا میرا نہیں رہنا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہمیں کسی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے چلیے میں آپ کو پھر یاد کرتی ہوں
جی جی جی جی جی شکریہ خد حافظ